ہلو
السلام علیکم م پس میں ہے چارر ہے
کیا میری آواز آ رہی ہے
جی آپ کی آواز آ رہی ہے ہ
تو سنیا مختروا آ آج مجھے جس
جی
پرر آپ سے بات کرنا تھا اس کا انہوں نے سوشل میڈیا کے فائدے اور نقصانات شرو کرتے ہیں دیکھیے
جی دیکھیے میرا ماننا ہے کہ آج کے جدید دور میں سوشل میڈیا انسانی زندگی کا لازمی حصہ بن چکا ہے
ج
شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو اس سے بالکل نہ واقف ہو فیس بک انسٹاگرام عیکس اور دیگر پلیٹ فارم نے دنیا کو ایک دیہاتی بستی کی طرح للیف کر گیا ہے آج انسان چند لمحوں میں دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود افراد سے راب قائم کر سکتا ہے تاہم میرے نزدیک ہر جدید عزت کے طذرح سوشل میڈیا کے بھی چند مثبت اور چند منفی پہلوئے پہلوں نے جن کا
ہاں
یہ جلیعے داری سے جائزہ لینا نہایت ضروری ہے آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے
جی جی آپ نے بالکل درست فرمایا ہے میں تمہاری اس بات سے پوری طرح متفق ہوں ا درحقیقت سوشل میڈیا نے رابطے اور معلومت کی انتقال کو انتہائی آسان بنا دیا ہے گزشتہ دور میں کسی وقیہ یا خبر کو دنیا بھر تک پہنچانے میں دنوں یا ہفتوں کا وقت لگتا تھا جبکہ آج چند سیکنڈ کے اندر لاکھوں افراد کسی بھی خبر سے آگاہ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ تعلیم تجارت اور معاشرتی رابطوں کا فاروغ میں بھی سوشل میڈیا کا کردار تر قابل ستائش ہے
جی جی یقینن آپ نے بالکل درست فرمایا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سوشل میڈیا نے تعلیم کے میدان میں بھی انقلابی تبدیلی پیدا کی ہے آج طلب دنیا باہر دنیا بھر کے کے لیکچرس دیکھ سکتے ہیں آن لائن کورسز میںشن شرکت کر سکیں اور مختلف علم و فن سے مختلف معلومات بآسانی حاصل کر سکتے ہیں یہ پلیٹ فارم صرف تفریح کا ذریعہ نہیں تھاتا بلکہ علم اور شاعور فروغ کا بھی وسلا بن چکا ہے آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے
جی جی میں میں اس بات میں ایک اور پہلو کا اضافہ کرنا کرنی چاہوں گی سوشل میڈیا نا چوٹھے تاجروں اور نئے کاروباری افراد کے لئے بھی بے پناہ موقع پیدا کیے ہیں آج کوئی بھی شخص اپنی صلاحیت ہنر یا معصونت کو دنیا بھر کے گراہکوں تک پہچانا سکتا ہے بہت سے افراد نے اس ذریعے اپنا روزگار شروع کیا اور معاشی خود مختاری حاصل کی اس لحاظ سے دیکھا جائے تو سوشل میڈیا نے معاشی تارکی میں بھی قابل ذکر کردار ادا کیا ہے
بکل بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا اور دیکھیے تمہاری تمام باتیں اپنی جگہ مجھے اس کا ایک پچیس لاکھ پہلو بھی نظر آتا ہے آج کل اکثر افراد سوشل میڈیا پر اس قدر منحصر ہو چکے ہیں کہ ان کا کیا قیمتی وقت غیر ضروری ویڈیوز دیکھنے اور بے مقصد اسکرولنگ کرنے میں ضائع ہو جاتا ہے یہ عادت نہ صرف جی اور یہ عادت نہ صرف تعلیمی کارک کردگی کو متاثر کرتی ہے بلکہ جسمانی اور ذہنی صحت پر بھی منفی اثرات مرتب کرتی ہے اب کا اس بارے میں کرنے
بالکل آپ نے ایک دم صحیح فرمایا اور مجھے لگتا ہے کہ اس مسئلے کی بنیادی وجہ سوشل میڈیا نہیں بلکہ اس کا غیر محتاط استعمال ہے اگر کوئی شخص اپنے اوقات کو مناظام رکھے اور صرف ضرورت کے مطابق سوشل میڈیا استعمال کریں تو اس کے فوائد نمایاں پر حاصل کیے جا سکتے ہیں ہر ٹیکنالوجی کی طرح اس پلیٹ فارم کا بھی درست یا غلط استعمال انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے
جی آپ نے بالکل درست بنایا میں آپ کے بات سے بالکل مسئلہ جو مجھے نہایت سنگین معلوم ہوتا ہے وہ جھوٹی خبروں اور غلط معلومات کا فروغ ہے اکثر لوگ بغیر تصدیق کیے کسی بھی خبر کے آگے منتقل کر دیتے ہیں اس غیر ذمہ داران رویے کی وجہ سے افواہھی افواہیں پھیلتی ہے غلط فہمیا پیدا ہوتی ہیں اور بعض اوقات مشرے میں بے چینی بھی جنم لیتی ہے میرے نزدیک ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی بھی خبر کو شیئر کرنے پہلے کا تب اس کے تصدیق ضرور کریں آپ کا اس بارے میں کیا کہنا
تمہاری بات بالکل درست ہے اسی لیے ڈیجیٹل شاہ اور تنقیدی شوچ کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ بار گئی ہے ہمیں ہر معلومات پر فورا یقین ہے نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کا مان با اور حقیقت معلوم کرنی چاہیے اگر ہر فرض اس اصول پر عمال کرے تو سوشل میڈیا غلط معلومات کا ذریعہ بننے کے بجائے علم اور آگی کے بہترین وسیلا ثابت ہو سکتا ہے
جی جی آپ نے بالکل درست کروایا اور دیکھیے سوشل میڈیا کا ایک اور انتہائی سنگین پہلو سائبر بلنگ ہے آج کل بہت سے نوجوان اور طلبہ سوشل میڈیا پر تنقید مذاق اور توہین کا نشانہ بنتے ہیں بعض افراد دوسروں کی کمزوری کا مذاق اڑاتے ہیں اور غیر مناسب الفاظ استعمال کرتے ہیں اس قسم کا رویہ مختصر افراد کے ذہنی صحت کو شدید متاأثر کرتا ہے
کئی افراد عز طرب مایوسی اور خود اعتمادی کی کمی کے شکار ہو جاتے ہیں آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے
تم نے تمہاری بات نہیں کر دو تمہاری بات بالکل درست ہے میرے نزدیک سائبر بلنگ صرف ایک فردی مسئلہ نہیں بلکہ پورے معاشرے کا مسئلہ بن چکا ہے ہمیں یہ سمجھانا ہوگا کہ ہر لفظ کا دوسرے شخص کی زندگی پر گہرا اثر پڑ سکتا ہے اگر ہم سوشل میڈیا پر اخلاق تحمل اور احرام کا مضحق ایرا کریں تو اس مسئلے کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے ہر شخص کو اپنی گفتگو کی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے
آپ نے بالکل درست کہا اور ایک اور بات ج نے مجھے ہمیشہ متفق بھی کیا ہے وہ یہ ہے کو سوشل میڈیا پر اکثر لوگ اپنی زندگی کا صرف خوشگوار پہلو دکھاتے ہیں جب دوسرے افلا اور جب دوسرے افراد ان تصویر اور ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنی زندگی کو ان سے ان زندگی کا ان سے مقابلہ کرنے لگتے ہیں اس غیر واقعی مقابلے کی وجہ سے اس غیر واقعی مقابلے کی وجہ سے حسد نا امیدی اور احساس کے کمتاری جنم لیتا ہے حالانکہ حالانکہ حقیقت میں ہر انسان کی زندگی میں م مشکلات بھی ہوتی ہے جنہیں اکثر لوگ ظاہر نہیں کرتے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے
جی جی میں آپ کی اس بات سے بالکل متفق ہوں اسی وجہ سے ہمیں یہ سمجھانا چاہیے کہ شوشل میڈیا پر نظر آنے والی ہر چیز حقیقت کی مکمل تصویر نہیں ہوتی اکثر تصویر ایڈٹ کی جاتی ہے اور ویڈیوز کو اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ وہ حقیقت سے زیادہ دلکش معلوم ہو اگر ہم اس فرق کو سمجھ لیں تو ہم غیر ضروری قبلے اور ذہنی دباؤ سے بچ کر سکتے ہیں
جی جی آپ نے ابھی تو صحیح کہنا ہے اور تو دیکھیے یہ اپنے اور جو بات کےیے بالکل درستی اور دیکھیے ایک اور اہم مسئلہ پرائیویسی کا ہے بہت سے افراد بغیر سوچے سمجھے اپنی ذاتی معلومات تصویر اور مقام شوشل میڈیا پر شیئر کر دیتے ہیں یہ عادت بعض اوقات سکیورٹی کے مسائل کو جنم دیتی ہے غیر ذمہ داران استعمال کی وجہ سے دو کہ آئیڈینٹیٹی تھے اور دیگر سائبر جذرائم کا خطرہ بھی برگ جاتا ہے اس سے اس لیے شخص کو اپنی ذاتی معلومات کی حفاظت کو اوالین ترجیح دینی چاہیے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے
جی بالکل اس سلسلے میں ڈیجیٹل حفاظت کا شعور انتہائی ضروری ہے مضبوط پاس ورڈس استعمال کرنا دو مرحلہ تصدیق کو فعال رکھنا اور نامعلوم لنک سے اجتناب کرنا ہر انٹرنیٹ استعمال کرنے والے شخص کی ذمہ داری ہونی چاہیے صرف ٹیکنالوجی پر بھروسہ کرنا کافی نہیں بلکہ اتیاط اور ہوشیاری بھی لازمی ہیں آج کے دور میں معلومات کی حفاظت بھی دولت کی حفاظت جتنی اہمیت رکھتی ہے جی کیا آپ کو میرا آواز آ رہا ہے ہ